ہلو
ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ
الحمد للہ اچھی ہوں
اچھے ہیںپ چلے اللہ پاکا بہت شکر ہے سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ اچھی ہیں خیر و آافیت سے ہیں اور گھر پہ سب کے سے ہے
سب مساللہ سب اچھے ہیں سب خیریت سے ہیں
جی جی اور کھانا بنایا آپ نے
کھانا جی ہاں کھانا بن گیا ابھی ایک دو کھانا مطلب ابھی ہم لوگ کھائے نہیں ہیں
اچھا اچھا اچھا آپ نے اچھا بنا لیا ہے بٹ کھایا میں
ہ کھانا بنا لیا ہے
تو بہت اچھا اچھی بات ہے اور مطلب ہے کہ آپ کو دہی پسند ہے
ہاں دہی پسند ہے دہی بہت اچھا اچھا لگتا ہے دہی کھانے میں فائدے مند دہی بھی ہے
م صی ہے واقعی واقعی صحیح فرمایا اپنے جس طریقے کا موسم ہے مطلب اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو اس میں دہی کا مزہ ہی الگ ہے
ہاں جی ہاں دہی ہم لوگ روز منگاتے ہیں مشٹی دہی مٹی دہی منگا کے ہم لوگ سب کھاتے ہیں بچ اچھا بڑے بچے سب لوگ کھاتے ہیں
اچ سب کھاتے ہیں چلو نہیں سنا ہے کہ دہی میں اس میں بہت سارا مطلب ہے کہ یہ بیکٹیریا جو رہتا ہے ہ ہاں ہر چیز سے پیٹ کو ٹھنڈا رکھ چے
پیٹ کو گرمی ہے مطلب ٹھنڈا رکھتا ہے کھانے میں رو رٹی میں کھائیے دہی کو دہی کھٹا دہی جو رہتا ہے جو جماتے ہیں تو اس کو مٹھا بنا لیتے ہیں اس کو لہسن مرچا ڈال کے دہیہ دونوں دونوں طر کا وہ کھٹا ہے تو چاول پلاؤ الاؤ میں سب چل جاتے ہے اور یہ مستری رہی جو ہے تو روٹی میں کھائیے یا ایسا ہی کھا لیجے اچھا لگتا ہے کھانے میں ہاں ہاں آپ ڈیلی بھی کھائیے گا تو آپ کوئی نہیں لگے گا بور نہیں لگے گا کہ ہم روز ہم کھائیں کل کھیں تو آج نہیں کھائےیں ڈیلی ملے گا تو آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں ہاں ڈیلی
آپ کے باتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے جیسے آپ دی کافی شوقین ہے
ہاں جی ہاں ہاں بہت شوق سے کھاتے ہیں گھر میں چاول میں بن تا ہے تو اس میں مٹھا بنا لیتے ہیں جیرا لہسن لہسن ابو کا مرچا دیکھ کے نمک دے کے اس کو گھونٹ کے پیجیے تو بچانے کا کام کرتا ہے کھانا وناا کھانے کے بعد آپ پی لیجے یا یا بھاری کھانا آپ بریانی کھائیں یا پلاؤ گوشت کائے تو آپ کو مٹھا ہونا ہی چاہی اچ چاہیے مٹھا پا اپپر سات سب
اچھا مطلب ہے کہ جہاں جیسے کہ آپ کی باتوں سے کچھ اور ہوتا ہے ج مطلب آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب آپ کے گھر کے کھانے میں دہی
جی ہاں ہاں ہاں اس سوال کیا کیا جاتا ہے جی ہاں ہاں ہم لوگ دکان سے منگاتے ہیں منگا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کو جیسے بھی ضرورت ہوا چکن بنانے کے لیے تو اس میں اب دہی ڈال دیے روسٹ بنا رہے ہیں روسٹ بنا رہ سحس میں بریانی بنا رہے تھے تو اس میں آپ کو دہی کی ضرورت پڑتی ہے
اچھا مطلب ہے کہ ہر ایک کھانے میں دہی کا
ہاں دھ دھ گ دودھ گرم کر لیا تو تو اس میں آپ تھوڑا سا جوورن ڈال دیتی ہیں تو آپ کا دہی خالی ہلنا نہیں چاہیے ہلکا سسم ہلکا سسم دودھ کو آدھا دودھ پلیوتھین والا منگا کےیار ہلکا سسم کر کے اور اس میں اتنا جوورن ڈال دیجے خالی ہلنا نہیں چاہیے
اچھا مطلب جوورن جو کہتے ہیں یہ تابو دہی کو ہی کہتے ہیں جوورن
ہاں جی ہاں
ہاں ہاں مطلب بس اس جب اس برتن کو ہلانا نہیں
بس ہلنا نہیں چاہیے کہیں بھی مطلب رکھ دیجیے جو وہ پلے نہیں اور پھر دیکھیے کہ اور اچھا لگتا ہے کھانے میں جب میٹھا میٹھا گھر کا د ہیی ہو جاتا ہے ار یہ سب تو تھوڑا سا باہر کاپ منگاتے ہیں ہوٹل وٹل کا پا کھٹا پن لگتا ہے کھانے میں تو وہ نہیں کھا پائیے گا آپ
کیمیکل دے کے ہی
ہاں اچھاڑ سا آپ کو اچھا نہیں لگے لگے گا کھٹا لگتا ہے کھانے میں وہ چاول ہی میں آپ کھا سکتے ہیں بھاری کھانا بنا ل الیاپ اس میں آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے شادی ودی میں جو چلتا ہے تو خاہس کرتا ہے لوگ بریانی کھائیں تو تھوڑا مٹھا ہو جاتا تھوڑا سا دہی مل جاتا تو
ہاں وہ کافی مطلب کیونکہ باقی سارا کھانا مطلب گرم اس کی تاثیر گرم ہوتی اور دہی کی جو تاثیر ہے ملب مطلب کہ وہ ٹھنڈی ہے اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ پیٹ کے گرما ہٹ کے لیے پیٹ کے ٹنڈک کے لیے
ہاں جی ہاں جی
دھر کچھ گھروں میں تو دہی چاول کھانے کا بھی رہ
دہی چاول دہی چوڑا کھا سکتے ہیں چوڑا میں بھی دہی کھا سکتے ہیں آپ اپنا اپنا سوف چینینی ڈال کے چینی ڈال کے آپ دہی روٹی کھا سکتے ہیں مطلب آپ کسی طرح بھی استعمال ہاں آپ کو جیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ آپ نمک میں کھانا چاہتی ہیں تو اپنا مت مٹائیے اس میں وہی ہے کہ تھوڑا تیکھا لگے گا ڈالیے گا اور یہ چینی ڈال کے بھی آپ کٹورا میں لے کے آ رہے روٹی رٹی میں کھائی ہے تو
اچھا لگتا ہے جی جی مطلب اس طریقے سے ہے کہ ہر طرح سے ہم دہی کا استعمال کر سکتے ہیں
جی ہاں جی جی ہاں جس کو میٹھا پسند ہے آپ میٹھا کھائیے اور جس کو مطلب تیککھا میں ہے تو کھٹا تو آپ چاول میں کھائیے بہت اچھے چیز ہے بہت سارے مند ہیں آپ
بہت مرد
ہم لوگ کے یہاں چھوٹا چھوٹا
اچھا مطلب آپ گھر میں ہے کہ دہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے
ہے کہ روس
جی جی وہ مطلب ہے کہل آپ کے گھر میں مطلب اگر دہی کا چلن ہے تو بچے بھی اس چیز کو ہاں لے لیے ہیں کہ ہاں جی جی میرے یہاں بھی دہی ب
چیز بڑے لوگ کو بچے لوگ دیکھ تد تو ان لوگ بھی ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ کو بھی چاہیے چاہیے تو ان لوگ کو لیے بھی منگانا پڑتا
پڑتا ہے مطلب ہے کہ آپ کے یہاں لگتا ہے کہ مطلب اچھے بڑے سب شوقس
جی ہاں سب سب لوگ ہم لوگ کھاتے ہیں جی شوق سے کھاتے ہیں نہیں جس وقت آیا نہیں نہیں جس وقت آیا مل گیا ہاتھ میں آ گیا تو کھا اسی وقت کھانے کا خواہش ہو گیا کہ کھا لیتے ہیں ہ ہ یہ نہیں کہ ہم کو چاول کے ساتھ کھانا ہے یا یا روٹی میں کھانا ہے ایسی کوئی بات صحی ہے
کوئی بات نہیں مطلب کوئیتا ہے اسہ وقت نہیں جب من ہوا جب مطلب مل گیا ہاں تو شوق سے اس کو کھا لے ہ کھانے کے لیے اور یہ تو بہت مطلب اچھی بات آپ نے بتائی کہ چکن بنا ہیں تو اس میں بھی آپ
اس میں بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ چکن بناتے ہیں تو اس میں بھی ڈال دیتے ہیں
ہاں کہتے ہیں اس سے مطلب سن
لیمبو ٹیسٹ بھی بڑھ جاتی ہے آپ کا جو ہے ملائم جو ہوتا ہے تو کڑاپن اس میں آ جاتا ہے ایک دم ٹیائٹ ہو جاتا ہے ہاں ہاں گل جاتے ہیں آلو کا اس کو بولا جاتا ہے کہ آلو اور نہیں کھائےیں چکن کھیں یہ سب ڈالنے سے ٹیٹ ہو جاتا ہے
ج آ
ائٹ ہو جاتا ہے کھانے میں ہاں اچھا مطلب کرہارنے میں سان سن کے آپ یہ کریے تو اچھا لگ اچھا ہی لگتا گریوی بنانے میں جی ہاں
ہ یہ تو بہت مطلب اچھا طریقے کار آپ نے بتایا ٹکن میں دہی مل دیں تو اس سے مل
ہاں جی ہاں ایک دم ٹیسٹ ٹیسٹ ایک دم الگ ہو جاتے بہ بہت چیز میں استعمال کرتے ہیں
اور یہ تو کتنی اچھی بات ہے بچوں کو دیجے تو مطلب دھ اگر جن بچوں کو پسند نہیں ہے تو وہ دہی کھا رہے ہیں تو یہ تو سے بھی مطلب مطلب مفید مانا جاتا ہے ہ اس کے جو بیکٹیریا ہے وہ جو دہی میں
کہاںح دونوں کا قیمت ایک ہی چلتا ہے
چلتا ہے
پ جیسے دودھ آپ کو مل رہا ہے پچاس سو یہ بھی اسی ٹائپ پر ہے صحیح
کیسے اچھا ب واقعی نے بہت اچھی مطلب ہے کہ بات بتائی کہ اگر جن کو دودھ نہیں پسند ان کو دہی دیا جا سکتا ہے سکتے ہیں ہاں دہی سے کوئی پرہیز
کھانے میں اچ لگتا ہے
میں مطلب سب ہے کہ بڑا مطلب گھر پہ جما لت
گھر میں جمی ہے تو آپ کو اور مطلب ہی ہے کچھ اس میں مکس نہیں ہوا
کچھ نہیں ہوا بالکل بکل اور ہو کیا چلے بہت اچھی جانکاری مطلب آپ سے ملی اور آپ نے جو بتایا کہ گھر پہ بھی ہم دہی جما سکتے ہیں یہ طریقہ کار آپ نے اتنے آسان لظیا کیا
کولا دیجیے ہلکا ٹھنڈا ہونے دیجیے اور اس میں ڈال کے بس جہاں پر رکھ رہے ہیں آپ وہاں آرام سے رکھ
بازار سے خریدنے کے مطلب ہے کہ اس میں گھر والا سستا بھی پڑے گا اور
سستا بھی پڑتا ہے اور پیور بھی ہو گیا اور اچھا اچھے کھانے میں بھی مطلب اس کا ٹیسٹ ہاں
ہاں دیتا ہے بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی جانکاری اپپنے دہی کے حوالے سے بیا کی روب لفظوں میں واقعی مطلب یہ قابل تعریف ہے اور آپ کے م آپنے اتنے فائدے اس کے بیان کیے ہیں کہ اب میرا بھی ہاں پائی میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اب میں گھر پہ جماؤں اور کھاؤں اچا اچھا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ